ہاں ہاں ہاں آ رہی آ رہی ہے ہاں ہاں کچھ نہیں بس یہ بیٹھ بیٹھے تھے آپ کیسے ہو
و
بس میں بھی ٹھیک ہوں
ا طرح بالکل
ہاں سب خیریت سے یہ میں بینگل لے کے آئی تھی تو بس بیٹھی تھی تو شام ہو گئی تو وہی سوچ رہی تھی کہ بینگن کی تھوڑی سبزی بنا دو آپ کو پسند ہے بینگن
ہاں بالکل ویگن ہر طرح سے اچھے لگتے ہیں
ہاں ہاں مطلب خاص کر کے وہ بھروا بینگن تو ہر گھر میں سب سے بڑے شوق سے کھاتے
ہاں ہاں بالکل بھروا بیگن تو بچوں سے لے کے بڑے سبھی کو پسند آ جاتا ہے اچ
ہاں ہاں اس میں پیاز مسالے مطلب میں میں برو بگنی بن رہی میں وہی بول رہی ہوں کہ ہاں جیسے کہ پیاز مسالے دھنیا اور تھوڑا سا بیسن بھر دیتی ہوں اس کی میں پھر دھیمی آنچ پر سینیک لیتے تو کو
بالکل بالکل پھر اور کیا کیا ہے گرڈ اس میں دال چوپی
بس یہ یہی کچھ زیادہ و خاس نہیں ڈالتی میں
ہاں ہاں مطلب کیسے بناتا تے ہیں کچھ طریقہ جیسے مطلب کیا کیا اس میں ڈلتا ہے پراپر ہاں
اچھا ہاں پرپ تو جیسے کہ دیکھیے ابھی یہ ایک منٹ ہلو
جی جی آواز
ہاں ہاں نہیں نہیں آ مطلب پراپر تو دیکھیے ابھی میں کیسے بتاؤں آپ جیسے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بینگن نہیں آتے ہاں وہ وہ لے کے وہ لا دینے پھر اس میں پیاز ہے ٹماٹر ہر ریی مڈ ادرک لہسن کی پیسٹ ایک چمچ بھر کر دھنیا پاؤڈر لال مرچی ہلدی نمک تیل ہاں یہ سب لے مطلب مسالے یہ سارے گرتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے تو کیائ کہ بینگنوں کو دھو کر بیچ میں سے وہ کیا بولتے اس کو چیرا لگا دینے کا پھر لیکن ہاں ہاں لیکن وہ کیا بولتے اس کو پوری طرح سے نہیں جتنا مسالا ہم بھر پا
نہیں نہیں ان لوگ کیا کرتے ہیں ہلکا ہلکا کٹس لگا دیتے ہیں تاکہ ہم اس میں اچھے سے بیگن مسالہ بھر سکیں
مسالا بھر سکے ہاں پھر ایک برتن میں پیاز مسالے نمک اور تھوڑا سا تیل ملا کر مسالا تیار کر دیتے ہیں پھر یہ سارا مسلہ سال بینگن کے اندر بھرتے ہیں پھر کڑھائی میں تیل گرم کریں گے اور بینو تو دھیرے دھیرے اس کے اندر رکھیں گے پھر ٹک کا ذمے انچ پر اس کو پکا لیں گے اور بیچ بیچ میں پلٹتے رہیں گے جب بینگن بو طرح سے سافٹ ہو جائیں گے تو اور م مسالا اچھی طرح سے اندر سے پک جائے ہو جاتا ہے اور اوپر سے ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں
ہاں ہاں
ہاں میں تو اس طرح سے بناتی ہوں
ہاں بالکل بالکل ایسے ہی بنتے ہیں ہماری امی وہ اچھی بناتی ہے
ہ ہاں سب کا الگ الگ طریقہ کا ہوتا ہے بنانے کا
بالکل
اور وہ لوگ تو بگن کا بھر ک ت بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں
وہ بولتی ہے وہ بولتے ہیں کہ ہ چیز میں بیگن ڈالو
اچھا ہر چیز میں
ہاں
ہاں ہاں آلو کے ساتھ ہاں ہاں آلو بگن بھی اچھا لگتا ہے
تو بیگن بھاجی بیگن کا بورتا بیگن کی چٹنی
سی کا
بیگن ٹماٹر مطلب ان کو بیگن بڑے فیوریٹ ہوتاوں
ہاں اچھا کہ امی کے ہاں نہیں نہیں میں نے سنا ہے کافی لوگوں کو بینگن زیادہ پسند اتے ہیں مجھے تو بینگن پرسن پیپر میں زیادہ نہیں کھا سکتے بینگن مجھے کیا وہ چھوٹے چھوٹے جو دیسی بینگن اتے ہیں نا ان سے مجھے
ب بکل بک
ہاں اور مطلب بینگن کا جو بھرتا ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں ہاں
مطلب پہلے تو بینگن کو مجھے وہی پروسیس اچھا لگتا ہے کہ پہلے تو بینگن کو وہ گیس کے پر دمی آنچ پر اس کو بھونتے ہیں نا ہاں پھر اس کا چھلکا اتار کے مسالوں میں پک تہ مٹر بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس میں ہری مرچ وغیرہ سواد بڑھانے کے لیے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے ج
بالکل
ہاں اور آپ نے کہاں جیسے وہ آلو بگن کی بھی سبزی بڑی لذیذ لگتی ہے
ہاں بالکل آج تو میرے گھر صبح وہی بنی ہے توروری کی دال کے سات میں ہاں
ہاں صی ہے مطلب بڑوں کو تو ٹھیک ہے پر میں نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بینگن تھوڑے کم پسند آتے ہے
نہیں بالکل یہ بات بالکل صیح لیکن اگر آپ بیگن کا ہرتا بناتے تو بچوں کا فیوریٹ ہو جاتا ہے
اچھا ہاں ہاں مطلب یہ سب جی سے زیادہ وہ کھاناح لگے
اچھا لگتا ہے کیونکھر اتنے مسالے نہیں رہتے نا ادھر ادھر کے زیادہ تیز نہیں ہوتا ہے وہ میڈیم تیز ہوتا ہے
ہاں
ہےیک نہیں
ہاں صی کا ہاں تو مطلب نے سنا ہے میں نے تو تو کبھی کھایا نہیں ہے بٹ میں نے ایسا سنا ہے کہ لوگ اس کا اچار بھی بناتے ہیں
کیا بات کر رہ
ہاں میں نے بھی نہیں مطلب میں نے کبھی کھایا نہیں ہے بٹ میں ایسے گروپ میں جب آفس وغیرہ یا جات نا تو ایسے سنا ہے میں نے کہ بینگن کا اچار بھی بنتا ہے ایسا صرف سنا ہے اس کے بارے میں کھایا کبھی نہیں ہے
مطلب تھوڑا بہت آئیڈیا تو لیے ہ
ہاں مطلب مطلب میں نے جب پوچھا نا تو تو انہوں نے کہا کہ اس میں مطلب چھوٹے چھوٹے بینگل لے کر اس میں مسالہ بھر کے تیل میں رکھ دیتے ہیں سن کر مجھے بڑا مطلب مزے دار تو لگا پر میں نے ایسا لگا کہ ابھی میں آگے کیا ہی پوچھوں اور اس کو پھر وہ روٹی کیسا ہاں عجیب سا لگا مطلب مسالے کو بھر کے تیل میں کیسے رکھ سکتے ہیں ہاں تو بولتے ہیں کہ روٹی کے ساتھ اس کا سواد مطلب بہت اچھا آتا
تو اسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھ تگے نا
نہیں ایسا تو مط مطلب میں نے پھر زیادہ نہیں پوچھا وہ جیسے اس نے بولا کہ بینگن کا اچار بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں ہم تین چار گرلس بیٹھے تو شوک ہوئے کہ بینگن کا اچھار بھائی کیا چاہتا سونے پر بینگن کا تو بولتے ہاں مسالے ب اندر ڈال دینے کے چھوٹے چھوٹے بینگن میں اور پھر اس کو تیل میں رکھ دینے کے جیسے سارے اچاروں کو تے نا اب وسے ہی تو سن کے تھوڑا عجیب سا لگا بٹ وہ لوگ کھاتے ہیں ایسا کہ روٹی کے ساتھ بڑا مز دار لگتا ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے کبھی کبھی لے آنا ہم بھی ٹرائی کریں گے کھا کر ہاں تو ہاں سن سن کے ہی ایسا لگا تو میں نے تو بولا کہ ابھی تو نیکسٹ ٹائم کبھی لائے نا ٹیفن تو یہ اچار لے کے ج ن ہمم ٹیسٹ کریں گے تو اس میں
ہاں بالکل بکل کیونکہ یہ جو ڈش ہوتی ہے نئیئی طرح کی ہم جانتے تو کبھی کبھی من کرتا ہے کہ چلو اپنا دل کر د کہ چلو ایک دو بار تو
ہاں کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا نا اس کی امی نے بنایا تو اس نے صرف ای تنا ہی بتایا تو میں بولا کوئی نہیں تو لے کے آنا ہم ٹرائی کریں گے
بالکل صحیح کہا آ نے ٹیسٹ کیسا تھا کیونکہ ہم بنا کھائے تو ٹرائی نہیں کر پسند کریں گے
اور کچھ نیا سننے کو ملا تو اور ایسا اندر سے ہوا کہ نہیں چلو کھاتے کیا ہے ایسا ہوں اور اور لوگ مطلب لوگوں کو تو مطلب یہ بینگن خریدنے میں بھی تھوڑی دقت سی ہو جاتی ہے نا کہ کون سے بینگن صحیح ہوتے کون سے خریدنے چاہیے
ہاں بالکل اور پھر بیگن بھی پہچان ہونا جی اس کی کہ کیا یہ بھر والا لیک میں کیا یہ بھرتے کے لائک ہے کہ نہیں مطلب ان میں بھی دو طرح کی کوالٹی ہوتی ہے نا ایک بیگنی کلر کے ذرا پانی دینا بالٹی میں ایک بیگنی کلر کے ہو ایک ایک ہاری کلر کی ہوتی تو ب سنا ہے ایز اے ٹیسٹ میں لیکن زیادہ تر لوگ بولتے کہ ہرے اچھے لگتے ہیں
ہاں ہرے اچھے لگتے ہیں
ہوں ہوں
ہاں اور اور وہ بینگن زیادہ نرم بھی نہیں ہونے چاہیے ورنہ نرم بھی نہیں ہاں ورنہ اندر سے کیا خراب نکل آتے ہیں ہاں وہ چمکدار ہوتا ہاں اں وہ ویسے تازہ لینے چاہیے
ہاں بالکل وہ زیادہ کمزور لے لو تو وہ پھر سبزی میں بھی مزہ نہیں دیتے اپنے
ہاں اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں کیسے گول اور لمبے دانے والے ایسے بھی بگن ملتے ہیں
ا گول دان والے
ہاں لمبے دونوں طرح
ہاں ہاں ہاں چھوٹے اور جو کانٹے دار ہوتے ہیں ن چھوٹے چھوٹے وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں زیادہ ذائقے میں اچھے ہوتے ہیں بالکل اور جو لمبے کالے سےت بیگنی کلر کے
ہاں ہاں
فلیور اچھا نہیں لگتا
میں میں سچ کہوں میں نے وہ جو پتلے لگ لمبے لمبے بہگن ہوتے ن میں نے ان کو کب ٹرائی ہی نہیں کیا ہے میں نے وہ کاانٹے والے گرین بینک ہے نا میں نے ان کو ہی ٹرائی کیا ہے
نہیں ہم نے تو دونوں طرح کے کھائے ہیں
ہاں
اور ابھی ہمارے یہاں فی الحال خالی کلر کے ہی بیگن ب نہیںو کالے کلر میں سے ہوتے ہیں نا وہی والے آلو کے ساتھ میں اور لیکن جو گرین میں گرین والے میں جو کھاتے ہیں نا ہم اس کا ٹیکسچر الگ ہوتا ہے اس کے اندر ہارڈنیس رہ تھوڑی سی گیلے گیلے نہیں لگتے وہ اور یہ کالے والے زیادہ گیل لگے
ڈالے ہاں وہ بھرتا وھرتا بنانے کے لیے ہاں ہ
لوگ بہت
اور بھروا سبزی بنانی ہوتی تو چوٹے چوے بینگن بہتر رہتے ہیں گرم گرم روٹی ہو ساتھ میں بینگن کی سبزی ہو تو مطلب ایک دم مساج سے آزاد
ہاں بالکل بالکل ا جو روٹیاں ہوتی نا ایسا مک کہ جواری کی تو اس کے ساتھ مجھے زیادہ مزہ لگتا ہے ہماری ادھر ایک ہاں ہمے ادھر ایک فیمس ہے جھمکا بھااکر
ہاں ہاں
جھومکا واگرر ایسا فیمس ہے تو بھا کر زیادہ تو وہ ہر طرح کی ڈش کے ساتھ دیتے ہیں وہ لوگ
ہوں ہوں اچھا مطلب پہلے کیسے تھا کہ تو کسے گرمی کی وجہ سے آپ کچھ بھی کہو مطلب لوگ فٹافٹ کھانا بنا کے باہر آ جاتے ہے نا ہاں پر پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا وہ اچھے سے مسالے پکاتے تھے سب ہر طریقے سے اچھے سے کر کے اس کو بناتے تھے تو اس میں پرانے کھے میں مطلب سواد بھی تھا
ہاں بالکل صحیح بول رہا ابھی جیسے ہمارے ارے امی ہیں
ہاں
کچھ بنا لیتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے کہ کہی بتانا اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب ان کا بیسک مسالے ڈالتے ہیں اور جھٹپٹ بھنتے لگا جتے ہے تم مجھے بڑا پسند آتا تمیںل بہت
ہاں انطمینان سے بنائی ہوئی آتی ہے ان کا ہاں ہ تو ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ ابھی کبھی بینگن کا بھرتا ہے یا بھروا بینگا نہیں آلو ب کوئی بھی طریقہ کا آپ کی امی بنیں تو مجھے ضرور بلائیے گا گھر بیہ
اور ہم مل کے ساتھ میں کھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے جی